ہلو
ہیلو مم
ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی ہاں ماشاء اللہ آپ کی آواز آ رہی ہے
السلام وعلیکم
جی وعلیکم السلام
کیسی ہے آپ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں
ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں میں نا بس کھانا کی ہو کے بس بیٹھی ہوئی ہوں
جی جی جی اور سنا کیا ہی ہو رہا ہے امی جان ابو جان سب کی طبیعت ناساز ہے
جی ہاں
اب خریت سے ہیں
ہاں سب خیریت سے ہے بس نا امی جان گ بریانی پکائی تھی اور گوڈ پکایا ہاں سبھی لوگ کھا کے فری ہو کے بس بیٹھے ہوئے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل ویسے نا آپ کا کیا ہی خیال ہے آن لائن شاپنگ کے بارے میں
جی ماشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا ہے مجھے نا آن لائن شاپنگ سے اچھا تو ہمارے لئے آن لائن شاپنگ صحیح ہے اگر ہمیں اپنا ٹائم بچانا ہےنا تو آف لائن
جی ہلو
آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو میری
جی آپ کی بات کٹ جاتی ہے ذرا زور سے فرمیں ہلو
سب سے زیادہ آف لائن شاپنگ سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ نا آف لائن شاپنگ میں نا دیکھ کے لے سکتے ہیں ہر کوئی چیزیں ہم کو خریدنی ہے اور دیکھ کے ل
جی کیا ہے نا کہ مطلب آف لائن میں ہمیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آف لائن میں ہم پہن کے دیکھ لیتے ہیں سائز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اب پیسوں کی بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ابھی کبھی کبھی ہمیں ریٹرن کرنا ہوتا ہے جانکاری کی دکانیں ساپیں ہو جاتی ہیں ان شاء اللہ تو ہم ان پہ جا کے کبھی بھی اپنی چیزیں ریٹرن کر سکتے ہیں ایک فائدہ تو ہوتا ہے ہمیں ایک سے دوسری چیز لے سکتے ہیں اور ہم مطلب د پرکھ کے بھی چیز کو لے سکتے ہیں تو ہمیں آف لائن چیز یہ بھی فائدے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پروگ میں ہمارے پاس میں بقی آن لائن ج بیٹ بی
جی جی جی ویسے آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے وقت کم ہے ان شاء اللہ تو ہم اس سے جلدی سے اور اپنی چیز ہم مہیا کرا سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آ جائے مہمان نمازی کے لیے ہمیں ناشتہ واشتہ لانا ہو کچھ بھی ایکس وائی جیٹ کچھ بھی تو ہمیں یہ ہے کہ مطلب ہم ترنت جا کے اور مطلب اپنا آن لائن کر دیتے ہیں اور تورنت سے ہمارے لیے چیز مہیا ہو جاتی ہے وقت کی بھی مطلب بچت ہو جاتی ہے انشاء اللہ اور کیا ہی کہ رہے ہیں کہ مطلب ا ج آن لائن سے ہم جٹ پٹ چیز منگا لیتے ہیں گھر پھر بیٹھ کے منگا لیتے ہیں ہمارا وقت بچتا ہے جی جی
کمسا کہ آپ یہ آپ ایک ساتھ میں چلوں گی کیا آج
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا سیل لگ رہی ہے بازار میں تو ہم سوچ رہے تھے نا کہ شاپنگ کر لاتے ہیں کچھ جا کے سیل میں سے سیل لگی ہوئی ہے چھتا بازار لگا ہوا ہے تو وہاں سے چیزیں مہیا کر تھوڑی سی کر لاتی ہے جیسے کہ بچوں کا لباس ہے اپنے لیے لباس ہے اور کچھ گھر کا سامان ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کچھ مطلب تحفے وغیرہ لے آتے ہیں ہاں کیونکہ نکاح ہونے والا ہے نا تو نکاح کے لیے شاپنگ کر لاتے ہیں انشاء اللہ آ آن لائن نہ کچھ چیزیں مطلب صحیح سے نہیں آتی مطلب دکھایا کچھ جاتا ہے لایا کچھ اور جاتا ہے تو ان شاء اللہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم جا کے خود سے مطلب وقت نکالیں اور شاپ پنگ کر ل ہے
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرما یا آن لائن چیزیں منگاتی دیکھ جی میں کچھ ہوتی ہیں آتی ہیں تو کچھ الگ ہی چیزیں نکلتی ہیں کپڑا بھی الگ ہی
جی جی جی بس اس سے یہی ہوتا کہ ہمیں وقت کی بچت ہو جاتی ہے جیسے کہ دودھ ہو گیا چاول ہو گیا گھر کا سامان ہو گیا جیسے کہ ہمیں دس منٹ میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے ابھی کسی چیز کو لینے میں ہمیں آدھا گھنٹہ خراب ہو رہا ہے ان شاء اللہ تو ہم دس ماشاء اللہ ایسی اتنی اچھی اچھی مطلب سائیڈ یں ہو گئی ہیں کہ ہمیں دس منٹ میں ہی چیز مطلب مہیا ہو جاتی ہے تو مطلب جیادہ بہتر ہے کہ ہم ا آف لائن نہی آن لائن شاپنگ کریں ہے اور جس اس سے کیا ہے نہ پھر کچھ ہمیں اچھی اچھی کفایتی دروں پہ بھی ایک کفایتی مطلب ریٹوں پہ بھی چیز مل جاتی ہے آن لائن آن لائن بھی
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح فرما یا میری امی جان کا من کر تا تھا پیزا کھانے کا تو انہوں نے کیا پتہ ہے اں آڈر کیا دس منٹ میں پیزا بن کے گھر پہ آ گیا
جی جی جی جی ویسے نہ آج کل کے بچے نہ نہ سارے آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں لباس لینے ہو اپنے جوتے لینے ہو اور اپنے مطلب پڑھائی لکھائی کے لیے کچھ خریدنا ہو یا پھر کھانے پینے کی چیزیں منگانی ہو تو ان شاء اللہ بچوں کا تو یہ ہے دو منٹ میں آڈر کر دیتے ہیں اور ان کو دس منٹ بعد چیز مہیا ہو جاتی ہے تو بچوں کے لیے تو زیادہ کفایتی ہو گیا یہ آن لائن شاپنگ کرنا
اور ماشاءاللہ
جی جی
میرے جو بھائی کے بچے ہیں انہوں نے کیا ان کا من نا کینو کنوں کھانے کا انہوں نے کیا آڈر ہی کر دیا اور دس منٹ میں نہیں ہوئے کنوں گھر پہ آ گئی
جی جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فر مایا ہے آج کل میری سائیڈ یں چل رہی ہیں بہت زیادہ سائیڈ یں چل رہی ہیں جن سیس ہمیں جلدی سے مطلب ہماری ڈیلیوری مہیا ہو جاتی ہے ہمارے پاس تک چیزیں آتی ہیں وقت کی مطلب گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں نہ دھوپ میں جانا ہوتا ہے نہ سردی میں جانا ہوتا ہے ترنت ہمیں چین اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں چیز مہنگی ملتی ہے ابھی کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں مطلب ڈسکاؤنٹ میں مل جاتی ہے کچھ سیل میں مل جاتی ہیں کچھ اچھی مطلب وہ میں ا ا اچھی در مطلب ریٹوں میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں مہیا ہو جاتی ہیں ان شاء اللہ بہت مطلب آن لائن بہت اچھی چیز بھی ہے آن لائن شاپنگ کرنے سے میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے نہ بالکل صحیح فرما یا اور فائدے بھی ہے اور نقصان دایک بھی ہے بچوں بچوں کو نا پتا بھی نہیں چلتا ہے جٹپٹ سے ہر چیز آن لائن کر دیتی ہے تو نا میرے حساب سے تو غلط ہے کیونکہ بچے بگڑ جاتے ہیں اس چیز سے
جی تھوڑا سا یہ ہے نا کہ ابھی ہاتھ میں فون رہتا ہے ترنت ا لائن کر دیا کچھ بھی کر دیا تو کبھی ایسی بات ہے کہ مطلب ایسا ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی کہ مطلب جو چیز منگا رہے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہمارے پیسے خراب ہو جاتے ہیں ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز کیو آڈر کر کے منگائی تو مطلب ہمیں سوچ سمج کے اور ان کے مطلب اور ریویو دیکھ کے اور ہمیں اچھی چیٹ دیکھ کے خریداری کرنی چاہیے جس جس سے کہ ہمیں اچھی چیز پرووائڈ ہو اچھی چیز مل سکے اعمدہ چیز حاصل ہو سکے میں تو انشاء اللہ میں پہلے تو سب سے زیادہ اچھیے سیٹ دیکھنی چاہیے کہ ہم کون سے سیٹ سے منگا رہے ہیں کون سی شاپ کھل رہی ہے آن لائن اس سے منگا رہے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح فرمایا ویسے نا آپ کو سب سے زیادہ بہتر کون سی شاپنگ لگتی ہے آن لائن شاپنگ یا آف لائن شاپنگ
ویسے نا وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو وقت کی بچت کے حساب سے اور ڈسکاؤنٹ وغیرہ اچھا ملتا ہے تو آن لائن ہی پسند ہے اور جھٹپٹ مطلب مہیا ہو جاتی ہے وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بڑے بزرگ پ امی ہے ابو ہے خالا ہے مامن ہیں یہ سب لوگ ہیں یہ مطلب بزرگ لوگ یہ آف لائن ہی پسند کرتی ہے کیونکہ ان کو نا مطلب وہ ہوتا ہے تھوڑا سا خریدنے کا تجربہ ہوتا ہے تو یہ تجربے کے ساتھ کپڑا خریدتی ہے پہلے اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں چیک کرتے ہیں جب درجی کے یہاں سلوان ڈالنے جاتے ہیں ان شاء اللہ ایک دوکان سے موہیا نہیں ہو رہا اچھا تو دوسری دوکان سے کرتی ہے دوسری سے تیسری پہ کرتے انہیں وقت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ان شاء اللہ کیونکہ یہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں یہ اچھی چیز دیکھتے ہیں تجربے والی چیزیں دیکھتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے نا صحیح فرمایا آج کل اب وسے نا آپ چ لو گی شپ میں آ شام کے ٹائم پہ آف لائن شاپنگ کر لیں گے
جی ضرور ضرور چلیں گے ہماری امی جان بھی کہہ رہی تھی کچھ کالا بھی اپنے لیے دو چار لباس لینے کی سوچ رہی تھی کہ گرمی ہے خصوتی لباس لے آتے ہیں وہاں پہ چھتا بازار لگا ہے کچھ ڈنر سے ایڈ بھی لے آتے ہیں تو چلیں گے ساتھ میں شاپنگ کر لائیں گے ان شاء اللہ سبھی لوگ
ہاں جی انشاء اللہ اور نا بچوں کو بھی ساتھ میں دیکھ لیں گے کہیں انہیں پارک وغیرہ میں گھما لائیں گے تو نا بچے بے حد ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے
جی جی جی بالکل بالکل کیا ہے نا بچوں کو بھی ایسا ہے نا کہ تھوڑا سا باہر نکلتی ہے خریداری وغیرہ کرنے کے لیے تو اس سے بچوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک تو ساناز کا حسو رہتا ہے کے حساب سے بچوں کا خریدنا ہواتا ہے تھوڑا کیا ہے کہ بچے اپنا گھومنے پھرنے جاتے ہیں گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے کچھ کھا پی کے آ جاتا ہے انشاالہ بچوں کو بھی زیادہ بہتر لگتا ہے تو ہمیں بچوں کو بھی انہیں بھی مطلب تھوڑی سی تعلیم ملتی ہے انہیں بھی کچھ تجربہ ملتا ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ جانے سے تو انشاء اللہ ان کو ساتھ میں لے کے جانا چاہیے خریداری کے لیے ہمیشہ
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح فرمایا
جی ماشاللہ جی مجھے آپ سے جی جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی ویسے نا مجھے آپ سے بات کر کے بہت آج ہاں بہت بےحد ہی مطلب شکریہ بےحد ہی خوش ہوئی
جی ماشاء اللہ مجھے بھی آپ سے بات کرکے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا
اللہ حافظ